ہیلو السلام علیکم
ہیلو
السلام و علیکم
ارہی
ہاں ہاں آرہی ہے السلام و علیکم
کیسی ہو آپ میں خیریت سے ہوں اور آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
خیریت سے
الحمدلللہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ سو کہ سونا آج کل بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے کہ سونے کی قیمت کا ہی ذکر سننے کو ملتا ہے
بالکل درست کہا آپ نے آب دیکھیے نا
اس کی کیا وجہ ہو سکتی
مہنگائی جا رہی ہے زیور خریدنا تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے
جی حضور آپ نے بالکل صحیح فرمایا سونا صدیوں سے دولت زیور اور محفوظ سرمائے کی نشانی شانی مانا جاتا ہے لوگ مشکل وقت میں بھی سونے پر بھروسہ کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی بازار میں کوئی ہلچل ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سونے کی قیمت بڑھ جائے گی ایسا کیوں ہوتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سونا صرف زیور نہیں بلکہ ایک طرح کی سرمایہ کاری بھی ہے بالکل بہت سے لوگ شادیاں کے لیے بھی سونا خریدتے ہیں اور کچھ لوگ اسے بھویشے کی بچت سمجھ کر رکھتے ہیں لیکن آج کل تو سونے کی قیمت س ہو گئی ہے عام آدمی کے لیے اتنا تو بےحد مشکل ہو گیا ہے
جی حضور آپ نے بالکل صحیح فرمایا جب شیئر بازار یا دوسرے کاروبار میں انشٹی ہوتی ہے تو لوگ اپنا پیس محفوظ رکھنے کے لیے سونا خریدتے ہیں اور سونے جس پرکار وہ سونا خریدتے ہیں تو اس کی مانگ بھی بڑھتی جاتی ہے تو اس کی قیمت بھی اپنے آپ ہی بڑھتی ہے اپن مانے جیسے سونا صرف جیور نہیں بلکہ ایک طرح کی سرمایہ کاری بھی ہے جیسے بہت سے لوگ شادی بیاہ کے لیے سونا خریدتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بوشیہ کے کہ بچت سمجھ کر خریدتے ہیں لیکن آج کل تو سونے کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے آم آدمی کے لیے خریدنا بہت مشکل ہو گیا ہے ہیلو
سہی فرما رہے ہو آپ
جی حضور لیکن پھر بھی لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے خریدتے رہتے ہیں تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوشیہ کی بچت ہو سکتی ہے اور وہ انہیں بھوشیہ میں کام آ سکتی ہے کئی لوگ ہر مہینے کچھ گرام سونا جمع کرتے ہیں
بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے سونا خریدتے رہنا چاہیے ہمیں سونا بھی جمع ہو جائے گا اور بھی نہیں چلتا ہے لیکن پہلے یہ ممکن تھا اب تو اس کے قیمت میں بہت زیادہ بڑھوتری ہو چکی ہے
جی بہن آپ بالکل سہی فرما رہے ہیں کیا ہر طرح کا سونا ایک جیسا ہوتا ہے
نہیں سونے کی الگ الگ شدھتا ہوتی ہے جیسے چوبیس کیرٹ بائیس کیرٹ اٹھارہ کیرٹ چوائس کے سب سے زیادہ خالص ہوتا ہے جبکے بن رہا بس کیٹ
آپ نے بلکل درست فرمایا اور قیمت بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیرٹس کے حساب سے ب حساب سے بدلتی ہے جیسے کہ کہ جس میں جتنی زیادہ شدھتا ہوتی ہے اتنی زیادہ ہی قیمت ہوتی ہے
بلکل ہمارے ملک میں سونے کی قیمت ہمارے ملک میں سونے کی قیمت بدلتی رہتی ہے پوری دنیا کے حالات کا اثر پڑتا ہے اگر دنیا میں کسی طرح کا آرتھک یا سیا سیاسی تناؤ ہو تو سنے کی قیمت بڑھ سکتی ہے
ا آپ نے بالکل درست فرمایا جی یعنی سونا دنیا بھر کی ارت ویوستھا بھی سے بھی جڑتا ہے جیسے کہ ڈالر کی قیمت مہنگائی کی بیاج کی دریں اور اترراشٹری بازار سب کے اثر سونے پر پڑتا ہے
بلکل دلچسپ بات ہے پہلے مجھے لگتا تھا کہ سونے کی قیمت بس دکاندار طے کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے دکاندار تو بازار کے حساب سے دام رہتے ہیں ان کے اوپر بھی اترراشٹری اور گھریلو بازار کا اثر ہوتا ہے
جی حضور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا سونا ہمیشہ فائدہ دیتا ہے لمبے سمے سے اکثر اس کی قیمت بڑھتی رہی ہے لیکن بیچ بیچ میں گراوٹ بھی آتی رہتی ہے پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سونا بہت زیادہ بھی گر جاتا ہے اس لیے سوچ سمجھ کر نویش کرنا چاہیے
ہلو
ہلو
آواز آ رہی ہے فرمائیے
ہاں ہاں ہاں آرہی ہے آپ کی باتیں سن کر معلوم ہوا کہ سونا صرف ایک دھاتو نہیں بلکہ ایک اہم آرتھک چیز بھی ہے
بالکل ہاں فرمائیے
اس لیے لوگ اسے عزت بچت اور ضرورت تینوں نظریے سے دیکھتے ہیں جیسے کہ آج مجھے آپ سے بہت زیادہ آج سونے کی قیمت کے بارے میں کافی باتیں معلومات ہوئی
بالکل دیکھیے نا بہت اچھا سوال ہے کہ امم سونا سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیشہ بھروسے مند دکاندار کہ وہاں سے ہی ہمیں سونا خریدنا چاہیے اس سے دھوکے کا امکان کم ہو جاتا تا ہے صرف دکان کا نام کافی نہیں ہوتا ہے یا پھر اس کی یا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی شدھتا کیسی ہے اس سے ابھی تک اگر سونا خریدا گیا ہے تو اس کا مارکیٹ میں اس کی ویلو کیسی ہے تا کی اس کا بل بھی ضرور لینا چاہیے تو تاکہ بعد میں اگر ہمیں بیچنا ہو یا بدلنا پڑے تو کوئی مشکلیں نہ آئے اس لیے سونا خریدنے سے پہلے ہمیں ان سب باتوں کی تھوڑی سی جانکاری جٹا لینی چاہیے
جی حضور آپ نے بالکل صحیح فرمایا جس پرکار ہول مارک ایک طرح نشانی ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ سونا کتنی شددھتا کا ہے اس سے خرید اس سے خریدار کو اطمینان رہتا ہے کہ اسے صحیح چیز ملی ہے جیسے اگر کسی کے پاس زیادہ پیسے نہ ہو تو اسے تھوڑا تھوڑا سونا خریدنا خرید لینا چاہیے اس سے ایک ساتھ بڑا بوجھ بھی نہیں ہوتا ہے اگر کوئی شادی بیاہ ہو تو بھی ان پہ آرتھک تنگی بھی نہیں رہ رہتی ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں ہر مہینے تھوڑی تھوڑی بچت کر کہ تھوڑا تھوڑا سونا خرید لیتے ہیں ایک ساتھ زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑتا اور اپنا سونا بھی اکٹھا ہو سکتا ہے لیکن اگر اچانک سونے کی قیمت کم ہو جائے تو پھر کیا کریں
جی حضور آپ نے بالکل صحیح فرمایا بازار میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں اس لیے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے صبر رکھنی چاہیے اور سمجھداری سے بھی کام لینا چاہیے کیونکہ صبر اور سمجھداری سے کام لینا ہی زیادہ تر بہتر ہوتا ہے
بالکل شادی بیاہ نکاح کے موسم میں بھی سونے کی قیمت بدل جاتی ہے
جی بالکل اپ صحیح فرما رہے حضور جب مانگ بڑھ جاتی ہے تو کہی بار دام بھی اوپر چلے جاتے ہیں اس لیے کچھ لوگ پہلے سے ہی خریداری کر لیتے ہیں کہی لوگ تو کہتے ہے کی پرانا سونا بیچ کرنایا لینا مند ہوگا اگر صحیح وقت پر اسی صحیح جگہ پر کیا جائے تو تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن سب سے پرانی چیز کی صحیح قیمت معلوم کر لینی چاہیے
بالکل کیا سونا صرف عورتوں کے زیور تک ہی محدود ہے
نہیں حضور بالکل نہیں آج کل بہت سے مرد بھی سونے میں نویش کرتے ہیں کہئی لوگ سککے لیتے ہیں تو کہئی اس کے بسکٹ لیتے ہیں تاکہ وہ سونے کے روپ میں خرید سکے
صحیح فرما رہے ہو اگر کسی کو نویش کرنا ہو اور تھوڑا سا پیسا انویسٹ کرکے رکھنا ہو تو اسے سون ب تو اس سے سارا سونا سونے میں سارا پیسہ سونے میں لگا دینا چاہیے
جی حضور آپ نے بالکل درست فرمایا سمجھ دار لوگ اپنی بچت الگ الگ جگہ لگتے صرف ایک ہی چیز پر بھروسہ کرنا ہم ہمیشہ مناب مناسب نہیں مانا جاتا
صحیح فرما رہے ہیں آپ یعنی احتیاط برت نا بھی بے حد ضروری ہے چلو تو پھر انشاء اللہ اگلی بار ہم سونے کی قیمت بڑھنے اور گھٹنے کی وجہوں کو بھی تفصیل سے بات کریں گے تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ
اللہ حافظ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا